ہاں
آواز آ رہی ہے
ہاں جی آ رہی ہے السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو سب خیریت سے
سب خریت سے آپ بتاؤ آپ کے یہاں کیسے ہیں سب
ہاں سب کہرییر تھ ہیں آپ کافی دن ہوئے تھے آپ نے کال نہیں کیا سو میں نے سوچا اپ کسی کام میں مصروف ہوں گے اس لیے میرے لیے کال نہیں تو میں نے سوچا کہ اب میں پھرری بھی بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے گفتگو کر لی جائے
ہاں چلو صحی خیالات ہے اوک ہاں میں تھوڑی مصروف جی بس تھوڑا کام چل رہا تھا گھر میں تبھی بس وقت نہیں مل پایا مجھے
اوکے کوئی نہیں آج وہ آپ کے امی جان ابو جان صاحب خریے تھا
ہاں بس امی کی تھوڑی طبیعت تھوڑی ایسیے ہی چل رہی تھی
ہاں بالکل کیونکہ دیکو جو موسم ہے اس میں بھی لگاتار پریوررتن ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ پلکنے لگی
ہاں صحی فرمایا آپ نے موسم جو چینج ہو رہا ہے اس سے مطلب بڑی دقت آ رہی ہے نا
ہ بالکل آج کس موضوع پر بات کرنا چاہو گے آپ
آپ بتاؤ کسی پہ بھی کر لیتے ہیں
سوشل میڈیا
ہاں کر لیتے ہیں اس پہ
ہاں کیونکہ دھو میں آپ کو بتاؤںا ایک سوشل میڈیا جو آج کا جو آج کے برتمان سمے کا ایک بہت ہی مہتوپورن موجور ہے گا ہے کیوںکہ لوگ کیا ہے کہ آپ دھتے ہوں گے اپنے اور پاس بھی دیکتے ہوں گے آس پاس بھی دیکھتے اس میں بہت زیادہ لوگ مصروف رہتے ہیں اب مطلب دن کا جو زیادہ سمے ہے وہ موبائل یہاں ٹی وی وہ موبائل ٹی وی وغیرہ میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو سوشل میڈیا یا کے بارے میں آپ سے رابطہ کر لوں اس لیے میں نے آپ کے لیے کال کیا
صحی بنوایا ابھی ایسا ہے کہ سشل میڈ بھی تو ایسے ہے کہ بنیادی ضرورت بن گیا اور ایک انسان کی اور اس کا جو ہمارے بچوں پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا انسان مطلب ہو نا اسے دیکو بوک پیاس کا مب مطلب احساس تک نہیں رہتا اگر موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے نا وقت کے گزرنے کا دن رات کا ہ دنیا کی مصروف سے مصرو بھیڑ سے بالکل بگار نہیں ہو جاتا انسان
ہاں یہ تو ہے احمد اللہ آ بالکل صحیح بات فرما رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اب ہمارے جیسے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بالک ہیں ان کو آپ ایک بار موبائل دے دیجیے اور ان کو وہ آپ ان کو کچھ مت بولیے اس میں اپنے آپ ہی اس میں گیم نکال لیتی ہیں اس میں وہ آپ یوٹیوب کے اندر چلو جائیں گے وہاں پر کافی پرکار کی نانا پرار کی آپ دیکھیں گے وستوں نکال لیتے ہیں ان کو دیکھ رہتے ہیں کوئی کبھی ہاتھی کا گیم کھیلتا ہے تو مطلب وہ آپ آپ نہیں جانتے ہ گے ان کے بارے میں وہ اتنا کے بارے میں بہت معاملات رہتا ہے ان کو تو یہ سب وہ یہ سب چیزیں کہ وہ لگاتار ان چیزوں کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں
صحیح فرمایا وہی ہے نا بھی مطلب یہ ایک رییا بھی بن چکا نا جس کے وسیلے سے لوگ دنیا بھر کے کسی بھی گوشے میں موجود افراد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں مطلب ہمارے جو مطلب کہہ سکتے عزیز ہو چاہے مطلب کتنے بھی دوری پر بیٹھے ہو ہم سے ہے نا چند لمح میں ہی ان سے رابطہ ہو جاتا
بالکل دیکھو آپ صحیح فرم رہی ہیں آپ نے یہ بھی جو پ لن پرنت ہمیں چیز پہ بھی دھیان دینا ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا کا زیادہ سمے تک مصروف رہنا سواستھ کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے
یہ تو آپ نے صحی فرمایا پر چلو دیکھو جیسے ویڈیو کال وغیرہ ہوتی ہے نا اگر اس کا مطلب صحیح سے مطلب ہم اس کے فائدات کا مطلب وہ لے جائزہ لے تو ہے نا صحیح سے مطلب وقت کے حساب سے اس کو یوز کرے تو پھر بہت بڑھیا یہ ہے نا تو ویڈیو کال سے بھی ایسے ہی ملگ نا بندے کو جیسے خود و خود روبرو ہو رہا ہے اس بندے سے ہے نا پاس ہی لگتا ہے ہمیں
ہاں بالکل صحی فرما رہی ہیں ہم کیونکہ دیکو ہمیں جیسے کسی سے ویڈیو کال کرنی ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کال کے ذریعے جو سامنے والا ویکتی ہے اس کو آپ دھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے دوارا پرتچھ روپ سے دھ سکتے یہ سب جو چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے مکمل ہو پائی ہیں ن آج سے کچھ سمے پہلے آپ نے دیکھا ہوا اگر جب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا موبائل وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ جو نہیں تھا ان کی چیزیں ایسی چیزیں نفع نہیں تیں تو آپ نے دیکھا ہو لوگ جو چٹیاں ہوتی تیں وہ بجا کرتے تھے پت ویوہار کرتے تھے لوگ ڈانگیا وغیرہ تھے کیونکہ جو آج کل جیسے جیسے سمے میں رتن پروررتن ہوتا جا رہا ہے تو وہ سمے کے ساتھ میں سب چیز کا پرریوررتن ہونا بھی لازمی ہے یہی سب چیز ہے کی یہی اچھا ہوتا ہے یہی مناسب ہوتا ہے کہ جب سمے کے ساتھ لوگ پرورتن ہوتے ہیں تو کافی لوگوں میں پرورتن دیکھنے کو ملتے ہیں چھوٹا فون آیا پہلے بہت بڑے فون دھے ہم نے دیکھا ہوگا پہلے آج سےوں کا پچاس سال پہلے یا ستر سال پہلے بہت بڑا کمپیوٹر تھا پھر اس کا چھوٹا روپ آیا پھر اب آپ نے دیکھا ہوا کہ برتمان سم میں ایسا
یہ آج کل جو فیس بک انسٹاگررام ٹویٹر وغیرہ وٹس ایپ ہےا وٹیوب یہ ایسی جو ویب سائٹ ہے ہے نا ان کے اس سال کو بے حد آسان کر د بڑا تز بنا دی ہے اننوں نے آ چاہے تالی تعم ہو کاروبار ہو تفریح اور معلومات کے حسل میں سوشل میڈیا کی کا مطلب جو بہت بڑا کردار ہے ان کا
ہاں یہی تو کیونکہ ہم اکثر گ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو دیکو سوشل میڈیا کا جو اپیوگ ہے اپنے مناسمک کاروں میں کر رہے ہیں پرتو کچھ لوگ کیا ہے کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کیوںک آ نے دیکھا ہوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سائبر ٹگی کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں افواہیں پھیلا رہے ہیں سامپردائک دنگوں کی جو کر رہے ہیں وہ وہ سب سب چیز سوشل میڈیا کا ہی ا سہارہ لے رہے ہیں کیونک آپ نے دیکا ہوگا آپ کے جیس پیسے بینک اکاؤنٹ نہ پڑے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سے کچھ او ٹی پی وغیرہ لے لیں گے اور آپ کی بینک کی ڈیٹیل لے لیں گے اور آپ دیکھیں گے ک سم میں بچ چاند آپ کی جو جمع پوجی ہے وہ پوری صاف کر دی جاتی ہے تو یہ سب جو
یہ تو صحی فرمایا آپ نہیں چلو مطلب اگر سیکھنے کا ذریعہ بھی بن چکا ہے نا جو اس کے ذریعے تعلیمی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہم اور آن لائن دروس دیکھ ستے ہیں اور نئی نئی مہارتیں سیکھتے ہیں کتنی دیکھو مہارت سیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر ہو یا کچھ ہو کوئی سلائی کڑھائی سے ہو بنائی سے ہو کتنی طرح کی مہارت سیکھ سکتے تی سےے ہم
ہاں بالکل بالکل دیکھو اس سے نفع بھی ہے کیوںکہ آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے آپ کسی بھی جیسے کہ امتحان کی آپ تیاری کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ مدرسے میں جاتے تھے یہاں کے مولوی کے دوارا آپ کو پڑھایا جاتا تھا تو تو آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا پر تو آج آ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر آپ اپنے موبائل جو فون ہوتا ہے یا پھر لیپ ٹاپ وغیرہ ہوتا ہے آپ اس پہ ہی بات کر ایک کسی بھی پرک کا کورس خرید کر آپ گھر بیٹھ کر آپ کون لائنگ کے ذریعے تیاری بھی کر سکتے ہو
صحی فرمایا آپ نے دیکھیے بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے شہرت اور روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں اس سے ہے نا جیسے کئی یوٹیوبر ہوتے ہیں انفلوئنسر ہو دیکھیے ہے نا وہی ہے نا ان کے لیے تو روزگار ہے شہرت بھی مل رہی ہے انہیں روزگار بھی حاصل ہو رہا ہے
یہ سب ہوتا ہے ایک جین کا کام ہوتا ہے کیونکہ جس کے جیسے کہتے کسی کی جین میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کافی بھی پیسہ کماتے ہیں جو امری سہولت پراپت کر لیتے ہیں جیسے کہ کافی یوٹیوب لوگ ہیں جیسےپ نے بتایا جا ہے ہم نے نام بھی ہونا ہے کافی لوگوں کے وہ کیا ہے کہ مہینے کا سال کاابو وال کالان پہ کچھ زیادہ برستا ہے تو آپ دیکھیں گے تو وہ کروڑوں کے پیسے جوتے ہیں کروڑوں پیسے کماتے ہیں صرف ک کی سہاتا سے سوشل میڈیا کی سہایتا ہے جب آپ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ تو آپ بول آپ کی ویڈیو آپ لوگ ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بھیو چاہتے ہیں تو ان کا جیسا پیسہ بنتا ہے جو پیسہ ان کے لیے کام میں آتا ہے تو
ہاں چلو وہ تو صحیح کہا آپ نے اگر سوشل میڈیا کا اگر بے انتہا استعمال کیا جائے تو اس کے کئی نقصانات بھی ہیں جیسے لوگ اب اپنا قیمتی وقت پہلے تو جایا کر دیتے اتنا زیادہ ہے نا ہم جب سکرال کرتے ہیں ہمیں ٹائم کا پتاہ نہیں چلتا کیسے گھنٹوں بیت جاتے ہیں مطلب پتا نہیں چلتا انسان کو نا اور وہ وق پت کی بربادی ہے ایک طرح سے نا
ہاں بالکل بالکل
کہ ہاں تعلیم اور کام متاثر ہوتے ہیں
بالکل ماشاء اللہ آپ جو پھم رہانی ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیوںکہ لوگ اس کا کرتے ہیں تو سمے تو زیادہ ہوتا ہی ہوتا ہے پرنتو آپ نے ایک چیز کو اور دھا ہوا کہ جب لوگ اس کو زیادہ اپیوگ کرتے ہیں تو آنکھوں کی جو روشنی ہوتی اس کا بھی خطرہ بنا رہے کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا ڈسپلے کا زیادہ یوز کرنے سے جو ہاں وہی تو چشمہ لگ جاتا ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آتی یہ انندرا جیسی جو جو بارییکی سمسیا ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہاں کیونکہ ویسے بھی یہ
ویسے بھی ذہنی دبااب پڑتا پتا نا ذہنیا دبااب بھی پڑتا ہے جیسے ذہنی دباؤ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے دیکھ دیکھ کے یہ سب کچھ ہے نا کیونکہ وقت پہ کام ہو نہیں پاتا کام اس کا ہو نہیں پاتا وقت وت پہ وہ بیٹھا رہتا ہے ایسے وقت برباد کرتا ہے اپنا پھر وہ ٹینشن میں بھی آ جاتا ہے نا
ہاں ہاں یہی تو یہی تو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو ہوتا ہے اب آدمی اس کا زیادہ اپیوگ کرےا تو وہ تو زیادہ سی بات وہ تو ہے نارمل سی بات ہے کہ اس کو پریشانی تو ہو گئی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک سیمت جو ہ سیمت سمے تک اس کا اپیوگ کرنا چاہیے اس میں زیادہ سمے زیادہ نہیں کرنا چاہیے
ہوں اور اس کے علاوہ تھوڑا اس کا نقصانات میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب مطلب اس سے غلط اور جو جھوٹھی معلومات ہے بڑی تیزی سے پھیلتی نا مطلب لوگ بھی اس پہ سہ کر لیتے ہیں جسے افوائیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لگوں میں بہت سی
بالکل بالکل احمد اللہ آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں آج ہمیں بتایا وہ بہت ہی ہمارے لیے اچھی جانکاری معاملات ہوتی ہے ویسے آپ سے بات کر کر آج اچھا لگا اللہ حافظ پھر ملاقات
ہاں جی مجھے
جی
انءلہ آپ سے بات کریں انشاء اللہ پھر بات ہوتی رہےی ہماری تو خدا حافظ
اللہ حافظ